ہاں بولجو
باہر ہو کیا گئے
نہیں چھت پر رہتا ہے
لگ رہا ہے باہر وہ ایسا لگ رہا ہے باہر چل رہی ہو
بنائی نہیں سر اوپر ہا چلنی ہوگئی سی سر سے آوازیں آ رہی ہیں بھی
ہاں ہو چلے
ارےات فون بھی لگتی ہوا جب چلتی ہے تو فون بھی ایسے ہی لگتی ہے
اچھا ہاں اور سب بڑھیا تم بتا کیا کرے گا
ہم چھت پہ ہیں بہن پانی ڈالنے چھت کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے گی ج سوئیں گے اسی کے اوپر لیٹے نہیں پانی ڈالیں گے جبھی تو رات میں لیٹیں یار لائٹ ہو جاتی ہے تو اس اس لیے پانی ڈال دیتے رات میں اس چھت پہ ہم لوگ سو رہے ہیں
گئی تھی ہم بھی کل چھتی پہ لیٹے تھے ہم نےوگ روز نیچے سوتے کل سوئے تھے چھت پہ
ہاں ر ڈال کے اب نیند خراب ہو جاتی ہے اب الائی چلی ت سڑیا چھت پہ سو
ہوں ہ چلو ایک ک الاائ چل
دال دیا کرو جوچ پانی چ ن سویا کرو
ہاں ہاں کالے پانی
ہ جائیں گے کپڑے لے ابھی ہمبھی فوٹو لے کے بھیجیں گے وہ وال ہاں مشو سے تم ٹال کے سینکرن کے پاس ہے
ریٹ کی ہے
ہاں ایک دم لانگ فرک ہے جو کاٹن کا کپڑا نہیں ہوتا ہے رون شاید کیا بولتے ہیں اسی ٹائپ میں ہے ب لانگ ایک دم اچھی لگ رہی ہے
ہاں لانگ اچھی لگتی نا ہم نے بھی ایک لانگ اور ج ہم نے وال کے لی
ف لین کہے پ تھا نچے
وہ نیچے والی ڈبل لئر کی ہوگی نا
ہاں وہی ویسے ہی اس نے بھی س لی ہے
ڈبل لنی پڑی ب ہے پ
بڑی دور سے سے آواز ج رہی ہے گونند رہی ہے کام بای جای ہے فون رکھ کے ہاں کیا کر کے آ رہی اد
ہم نے چن والے س لی تھی فراک اور اس کے نیچے ڈبل ل لیئر بنائی تھی
ہاں وہ ایسے ہی تو سلی س ہم کو لگا تو نے پہلے ہی سل لیا وہی سلی س
میں لیے ت پہلے
وہی ولیبم کریٹ نہیں تو اس میں کہ ہاں ہم نے بھی کریپ یہ بنائی تھی بہت پہلے ہو تو ہم نے بنائی تھی لیکن ہم نے فل نہیں س لی تھی مطلب گھٹنے سے نیچے ہی تھی لیکن پوری لانگ نہیں تھی
نہیں پوری ایک دم ن دنچ تھا
ہ ن
تو ت بھیجنا فوٹو اس کے مطلب اس پہ مطلب نشود نکال کے دکھانا ہاں
ڈال گیابھی ہم فراڈ ہی دیکھ رہے تھے ابھی کچھ لوگ پیسے آئے ہیں
ہاں یہ منا بھی م نے بائی رپ ک
ہاں تو اس نے کیا ہوگا ایک کو کال اپنے دوست سے
نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بتا جب ہم نے کولا تھا ہے مجھے کال کرنے سے پہلے تو اس کے پینڈنگ میں لگے تھے اب اس کے آگے
پہلے کے پیسے
ہاں پہلے پینڈن پہ لگے ہوں گے کیا پ کیا نہیں کری تھی اس پہے پہنے گد
ہو سکتا ہے اس لگے ہوں گے تو آ گئے
ہاں
پیسے کے معاملے میں سب کاریہ والے مطلب ہیں کہ دے دیتے ہیں پیسہ نہیں مرتا
ہاں
وہی آ گئے ہوں گے ایف پھر دس کے آٹھ آٹھ سو باائیںں میرے آئے تھے ایک سو ستر پچتر روپئے آئے ہیں میرے بھی
پہلے کے
پہلے کے نہیں ہے ابھی کے ابھی تو پہلے کے نہیں ہے ابھی کے ہ پورے نہیں ہے د کب آئیں گے تو د ہاں ہاں پ گھر میں چاندنی کو بھی ملا ہے ہم لوگ رپلائی دیتے رہتے ہیں نا ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں واٹسپ پر جیسا ہو ویسے دیتے رہتے چاندنی بھی دیتے جی جی فردوس کو اور چاندنی کو تو مہینہ وال پہنے ہی ملا تھا ہم کو تو آپ ملا ہے جا کے
ہاں نہیں میسج تو آتا ہے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا دل سے کوئی نہیں کیا رہ تھا
واٹس ایپ دھیان دیا کر نہ ب مطلب ایپ سے کوئی مطلب نہیں ہے واٹس ایپ دیکھا کرو کیا آ رہا ہے کہ نہیں اب جیسے نہیں پڑھتا کو ٹرانسلیٹ کر لیا اس میں لکھا گیا سب ضروری امپورٹنٹ آتے ہیں میسج وہ اپڈیٹ کر تی رہوگی نا رپلائی دیتی رہوگی ت سے یہ ہوگا نا کہ ہاں تم ایکٹو ہو آئے سمجھ میں سلائی ولائی کر رہی ہو کیا ہاں ہمم کو لگا سلائی کر رہی میں آپ تم تو سلائی تو کر رہی ہو نا
سلائی نہیں کر
کچھ آ رہی اور بتاؤ بہن تم نے پیزا کی ریسیپی نہیں بتائی تھی ہم کو تب پیزا دیکھنے میں ملتا رہتا ہے ہم کو
ا بھیا بنا نا ت دیکھاا تو
سامان کہاں سے لاتی سارا پیزا ہم دیکھ تھر د ڈالا کرتی ہوئی
زیپٹوز تم نے بنایا ہے کہ زیپٹوس منگایا ہم کو لگا بنایا ہے ت نے
بنایا ہی ہے وہ سامان ہے جٹٹ سنگایا
سر اچھا
ایک سو اسی کا سامان منگایا تھا ایک سو اسی کا سامان منگایا تھا چار تین بار بھی ز
ایک سو اسی میں تو میں نے تین بار پیزا کھا لیا میرا ریسیپی ان کو واٹس اپ کرنا ہم بھی دیکھ کے منگائے اور
جیز
جی چیز کتنے کی ہے
چیز ہم نے منگائی تھی پورے سو روپے سے اندر ہی منگائی تھی
چیز الگ پڑی تھی ثھر اسکے ہاتھ جو سامان منکایا تھا ایک سو اسی کا وہ الگ پڑا ہوگا
بیکی میں سب پورا ملا کے اس میں کیا ہے اور کیا شملا مرچ وغیرہ تو یہی پلیا
ہاں وہ تو مل ہی جاتا ہے اب جیسے کہ شملہ مرچ بنانا ہے پنیر بنانا چکن بنانا وہ تو یہیں سے مل جائے گا اپنا
چکن ڈا کے نہیں سستا والاگ پیاز ٹماٹر اور شملہ مرچ بس تین چیٹال کے بناتے تھے ہم
تو کیا ہے کتنا ہی ڈالے گا پنیر بھی ڈالیں گے چکن بھی ڈالیں گے تو
ہاں سر ہم نے ایک ایک شملہ میں میں دو بار بنایا تھا ایک شملہ میں
نہیں ت کو ریسیپی واٹس ایپ کر دینا پھر ہم منگائیں گے زیپٹ سبیدت دیک کے ایسا ہے یار خراب ہو جائے تم سے بن گئے ہم سےلوا ہو جائے
تو چالیس روپے کا ایک ملتا ہے
گھر میں تم بڑھیا رہتا ہے کوکر میں بناتے تیوگی
نہیں تب پی
تبیعت بناتی ہے بن جاتا ہے تم سے تبیت
اور نہیں ب بنانے میں کیا ہے
وسے گھر میں اتنے لوگ کباڑ ایک طرح تھوڑا سا گھر خالی ہوتا تو بنانے میں ایچھا کچھ بنانے کھولے سے کیا بن رہا ہے کیا بن رہا سبھی تو چلنے آتے ہیں
ہم نے یہ رمضان بنایا رمضان میں بنایا تھا دو اگست رمض پھر ادھر بنایا رمضان کے بعد
گنگا بھی بڑیا اننا ہی
ہاں اللہ بھی م
امن کے بھی گر تو بنتا نہیں تیں پتا نہیں کہ ہم یہ دیکھیں ہیں وٹیوب پہ ہم کو ریسیپی اپنا جو جو سامان منگوایا تھا نا وہ ہم کو ڈ سینڈ کر د نا دیکے کیا
ہم نے جیس سے میں میدا میدا ایکم تھوڑا سا سرو پائے دو وکتو بنانی ہوتی ہے جذرا سویدان میں ہی سے چھان چاہتی ہے دس روپئے بیس نار
بریڈ نہیں منگاتی ہ نا مدا جیسے ہاں جیسے کہ مطلب بریڈ نہیں منگاتی ہو ہ کچھ یہ بریڈ کی م روٹی ایک دم سبگٹیا نا پی بریڈ
بریڈ تھوڑی نا وہ پیزا ڈو ملتا یہ پور چالیس ق مد کیا فائدہ
ہاں وہ اچھی نہیں ہوتی ہے وہ عجیب لگتی ہے تھوڑی سی مطلب ٹائٹ ٹائٹ بنتا میں ہے نا ہ اور جو م د ہوتا وہ تھوڑا
ہاں
اس کو ویسے بیلو بھی نہیں ہوتا گیل پلہ کےلا مطب پتے ہی جا اس کو بس بولو ہاتھ سے پھیلا لوں
جی چالی سکوائی بنیں تو وہ نا منگال
دس روپے کا پیدا مگا دس روپئے کا مجھائےا د دو دیا پزا نم
اے میدے کی بات نہیں ہوتی یہ میدا تو منگا ہی نہیں بتا بن پتا کیسے ریسیپی ہے پتاہ نہیں گسے بنا لیتی ہے
تو اس میں کیا اس میں وہ گرم پانی میں ہیلو
ہاں ہاں بولو آ جائے ہاں مت
وائی گارا پانی میں شگ پھر بعد میں آپ کو پانچ دس منٹ کے لیے یہ لسٹ ل
ک ڈالتی بھی میں د میں صی سانتی ہے
ہاں ج وہ ایسٹ پڑتی ب کرٹ تی یہ ایک چیز دیکھا وہ اپنے ویڈیو پہ یہ ہوتی مطلب پاؤڈر کے طریقے سے چ کی کڑی کھڑی ہوتی ہے
وہ کہڈو گیارہ روٹ
وہاں سے تو وہ دے د گے گارا روٹ نہیں
ٹ ہم کو واٹسپ کر دینا ٹھیک ہم دیکھیں کیا ہوتی ہے دیکھا ہوگ نام یہ شاید سمجھ میں آتا ہے ہم کو
نہیں ایسے کسی جو پڑتی ہے نہیں خالی وہ پہل ج جہ پھلانے کے لی ہوتا ہے
تو وہ تو میدہ پلانے کے لیے وہ تو آرا روڈ سے بھی ہو جاتا ہے
لیکن اس سے بہت بڑھیا پھلتا ہے مطلب پیزا بنانے کے لیے اکثر وہی ڈال رہتا ہے
اچھا ہاں چلو ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک
ج
اینڈنگ کالینڈ